جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیریت سے ہو
جی خیریت سے ہے
جی میں بھی بڑھیا ہوں خیریت سے ہوں ہو گیا آپ فری کھانے والانے سے
الحمد للہ
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکرہ
کھانا کھانے کی تیاری ہو رہی ہے بن رہا ہے کھانا بھی
اچھا اچھا کھانا بن رہا ہے یار
جی یہ سب تو کام سائڈ بائی سائڈ ہوتے رہتے ہیں
آپ لیٹ ہی کھاتے ہو
لیٹ مطلب دو بجے تک کھائیں گے
تو وہ لیٹ ہی ہوا نا
کیوں کتنے دو بجے تو ہو لنچ کا ٹائم
جی جی لگتا ہے آپ اس صحیح ہے آپ جو کر رہے ہو بیسٹ بہتر ہی
ایسا کیوں کیا کہرہے ہوک زبردستی
نہیں نہیں نہیں نہیں میں میں کچھ بھی نہیں کرا زبردست ج میں نے سونچا رہا تھا میرے کیا پالیشن وغیرہ زیادہ ہو گا اس کو کم کیسے کرا جائے اس پہ تھوڑا دھیان دیا جائے نا
پولوشن ذرا اپنی گاڑیاں سڑکوں پہ ذرا کم دوڑائیں ڈیزل اور پٹرول والی گاڑیوں جرا دور بری
اچھا گیڑیاں کم مار رہے ہیں
گیڑیا کم مرے ولیا بھی کم مرے
وہ آتا نا کیا ہوتا کونا سو گے بلیٹ پہ مارے گیڑیا
سونگس پہ زیادہ دھیان مت دیجیے اپنے کام پہ دھیان دیجیے
بالکل بالکل بالکل بالکل کام پہ دھیان دینا پڑتا ہے بٹ نا سونگ مطلب یاد آ جاتے ہے میر کو چھوٹتے نہیں ہے
سانگ اور فلمی دنیا سے دور رہیے کیونکہ وہ صرف فلموں تک ہی سیمت ہے وہ صرف بنائی جاتی اسب سے ہماری اصل زندگی وہ لینا دینا نہیں ہے ہماری زندگی سے انسپریشن لے کے موویز بنتی ہیں پھر ہم ان کی ان سے انسپائر ہو کے اپنی لائف میں
اچھ اچھا
اور بتائیںچ اچھی کچھ ہیلدی بات کیجے کھانے میں کیا کیا آپ لوکی سے پریشان نہ ہی لوکی بہت اچھی چیز ہوتی ہے لوکی کو الگ الگ طریقے سے بنائیے لوکی کو
کب بیمار کرو گ مجھے
گان نہیں چل رہے ہیں گ پچے
پیچھے نہیں آگے وہ گ تھوڑا مطلب ٹیکٹر رہتا ہے نا تو وہ آگیا پت نہیں کہاں سے کمی نا استاکفر اللہ پتا نہیں کیا چلا رہا گا
اس کو بولیے ویوم تھوڑا
وہی تو ہے نا پولوشن بہت ہو رہا مطلب ووم
یہ ایک نوائز پولوشن کر رکھا ہے انہوں نے اتنی تیز آواز جو دوسروں کے کانوں کے پرڑدے پھاڑ دے
جی جی جی
تب آپ ک اس کہ ہے بھی نہیں سک انے آپ کا گراہک ہے
نہیں گراہک میرا نہیں ہے لیکن بس روڑ تو میرے باپ کی نہیں ہے نا
نہیں تو اس کو اتنا تو اطلاع کر سکتے ہیں نا تھوڑا سا اپنی اس کی آواز کو تھوڑا دھیما کیا کیزیے
جی جی جی
کل میں کہیں گئی تھی تو میں جب آپس راستے میں آٹو سے آ رہی تھی تو اس نے بہت تیز لائٹ آٹو میں جلا رکھی تھی
اچھا اچھا اچھا
پریشانی کر رہی تھی پہلے تو مجھے لگا کہ اس کا آٹو ہے اور اتنے سارے اور بھی پیسینجر بیٹھے ہیں تو مجھے نہیں بولنا چاہیے پ مجھے لگا کہ جس چیز سے پریشانی ہو رہی تنت ٹوکنا چاہیے
جی
پھر دماغ میں یہ بھی آ رہا تھا کہ تم تو تھوڑی دیر میں اپنے ڈیسٹینیشن پہ اتر جاؤ گی تو کیوں اتنا کسی کو ٹوکنا
اچھا
بھی اس طرف آنکھ جا رہی تھی ن تو آنکھ ایک دم چندھییا جا رہی تھی بالکل
آپ کی
ہاں اس میں آٹو میں نا بہت تیز لائٹ لگا رکھی تھی اس نے بالک سینٹر میں ہیلو
جی جی جی جی جی آپ صحیح فرما ہاں مجھے آواز آ رہی ہے آپ فرمائیے
جب ہمارے کو کسی سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا اس کو ٹوک دینا چاہیے بول دینا چاہیے تھوڑا ارام سے پیار سے بولنا چاہیے
اچھا
نہیں تو لوگ حاوی ہو جاتے ہیں
بالکل بالکل نہیںئیل
اور بتائیں شانت ہو گئے آپ کیسے
اللہ رحم کرے میں شانتی ہوں ابھی تو زندہ ہی ہو ابھی تو زندہ ہی ہو بو
نہیں شانت ہونے کا مطلب وہی نہیں ہوتا شانت ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کیا آواز کہاں چ رہ تی
خاموش خاموش ہو چکا ہوں میں جی صحیح فرمایا آپ نے میں خاموش ہو چکا تھا تھوڑا ڈسٹربینس آ گیا تھا اس وجہ سے نیٹورک ایشو
اچھا اچھا چلیے کوئی نہیں آ فرمائیے آ فرمائیے
کہ یار پولوشن کو لے کے فرما رہا تھا م پولوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے
پولوشن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں نا ہلو
نہیں یہ تو صحیح کہا آپ نے جی دیکھو پالوشن مجھے ہے نا سب سے زیادہ جو الرجی ہے مطلب جو یہ دھواں وغیرہ اس سے ہوتا ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ اپنی گاڑیاں سڑک پہ کم چلائیں پیٹرول ڈیزل والی
ہیلو آواز پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی آپ کی بالکل کھل آ رہی ہو ہے
پولوشن جو ہوتا ہے جسے دھواں سے ہوتا نہیں کیا بولتے ہیں یا آپ نے بولا تھا ڈیزل مطلب پیٹرول گاڑیاں کم چلاؤ اس سے زیادہ ہوتا ہے پالوشن
اس سے تو ہوتا ہی ہے اور کیا سڑک پہ
پریشانی ہوتی
جی سڑک پہ جو دھواں ہوڑتا ہے وہ ہانیکارک ہوتا ہے نا اور تھوڑا یہ جو نوائز پولوشن ہوتا ہے نا یہ کانوں کے لیے شن ہوتا
ہاں وہ تو بائی بٹ ہاں یہ د پولوشن تو سارے بےیکار ہے میں کسی کو صحیح کہوں گا نہیں بس یہی ہے دیکھو احتیاط برتنا چاہیے انسان کو جہاں پہ ہوتا ہوا دکھے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
اپنی طرف سے تو ایفرٹس لگانے چاہیے باقی جو دیکھیے آپ ہر ایک کو سمجھا نہیں سکتے ہیں
بالکل بالکل اپن جو کر سکتے ہیں نا کہیار میں ٹوینٹی پرسینٹ دھتا ہوں میرا ہنڈریڈ پرسینٹ دھتا ہوں وہ اپن کو دینااہ
دینا چاہیے بالکل کیا لوگ کچھ کھڑے جگہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر ہو رہا ہے تو ہونے تو ہمارے ساتھ تھوڑے نہا ہو رہا ہے
مطلب وہی مطلب ہی دنیا
ٹھیک ہے ہر ایک کی باتوں میں بھی نہیں گھسنا چاہیے کہ آپ ہری ہری کے پ پچھڑے میں جا کے اپنا دخل اندازی کر رہے ہیں لیکن جہاں پر جائز لگ رہا ہے آپ کو کہ وہاں پہ اگر میرے بولنے سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے کسی کا تو بولنا چاہیے میرے حساب سے
چیز ہوتی ہے غلط دکھ رہا ہے نا آپ کو تو اس بار اس کو مطلب آپ کہہ سکتے نا تو کہو اور مطلب کہ نہیں سکتے پ آپ کو لگتا ہے کہ یار مطلب یہ مجھ پ الٹا چڑھ جائے گا تو پھر اپنے دل میں مان لوم یار یہ غلط فر رہا ہے اور چل دو پھر وہاںس کیونکہ لڑائی کے اندر سے تو مطلب بھی نہیں ہے نا
الزام دے دیتے ہیں لوگ الزام لینے سے اور بھی بکار جتے ہیں دی جے
رہووں میں مطلب جہاں لگتا ہے کہ آپ کو یار کہنا چاہیے اور لوگ سمجھ جائے گا مطلب پرسن مطلب ہے مطلب سمجھنے لائق تو وہ کہو باقی آپ کو لگے کہ یار یہ سمجھنے لائق نہیں ہے تو وہ مت کہو یہی ہے بس
جی
کیا ہی کرے بتاؤ آپ
جہاں کوئی نہ سمجھے وہاں سے کناراہ کرنا ہی بہتر ہے
جی جی جی جی ایک طرفہ بےیکار ہوتا ہے کوئی بھی چی لو
ایک طرفہ ہم تو پھر پریشان ہی رہتا ہے وہ انسان جو ایک طرفہ ر چیز کرنے کی
بالکل صی کہا آپ نے
اور بتیں آج آپ کا ہو گیا لنچ کیا کھایا آپ نے لنچ میںج
آج میں نے جو مطلب پوٹیٹو چپس رہتے ہیں نا
اچھا اس سے وہ لنچ تھا آپ کا
سن تو لو میری بات تو
ا بتاؤ
پوٹیٹو مطلب جو ہے نا کٹنگ کر کے پھر ان کو مطلب پانی میں گلا کے فرائڈ وغیرہ کر لیتے ہیں ان میں مطلب اونیئن و وغیرہ چلی وغیرہ ڈال کے وہ مطلب کرنچی بن جاتا ہے تھوڑا
اچھا کرسپی سے ہو جاتے ہوں گے
زیادہ بھی نہیں ہوتا مطلب نارمل پھر اس کے بعد کرڈ لے کے دہی لے کے اور اس کے ساتھ کھایا تھا باقی دال تھی ساتھ میں
کتنی بہترین سبزی بنی ہے تو آلو پیاز کی سوکھی سبزی بولتے ہیں اس کو
اچھا یہ سب بولتے کہ
جی ہمارے یہاں بنتی ہے آلو میرے بچوں کو مت پسند نہیں ہی ہوولی سب رول جیسے پوٹیٹو چپس نہیں ہوتے ہیں ویسے ہین گول گول کٹنا ہوتا ہے آلو کو چھوٹا جی
کو بولتا ہیں ان گو
آلو کے گپے اچھا کب شیپ میں ہوتے ہیں نا اس و کپے بولتے
ہ کپے چپس ٹائپ میں جی
ہمارے یہاں تو آلو پسی سوکھی سبزی بہترین لگتی ہے مجھے وہ سبزی
ہ ہاں بہترین لگتی ہے تو میں میں برا ہی نہیں کر رہا برا ہی نہیں کر رہا آپ نے پوچھا میں نے بتا
نہیں آپ نے جس طریقے سے بتانا شروع کیا نا آلو کے ٹوٹیٹو چپس تو مجھے لگا بٹو چپتے تھا روٹی دوالی خچ
نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ ایسا نہیں ہوتا
ہاں ہاں پ یہ سبزی تو بہت بہتر ترین ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ک وہ ڈالیں گے نا
کیا
ہ کیا کیا دو مسالے رہتے د ایک تو چلی فلیکس
اچھا
اور اوپر سے تھوڑا سا اوری کیینو ڈال دیں گے
او اچھا کریں گے انشاءلہ ٹرائی اچھا اچھا لائیں گے مارکیٹ سے ڈالیں گے تھوڑا
تو یہ پیزا وغیرہ لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ملتا ہے نا اور یہو
اچھا اچھا ایکچولی ہماری پی ج نہیں متا
نہیں ملتا
جی جس ایریے میں برتے ہیں
وہاں پیزا ہی نہیں ملتا تو آپ نے پیزے کا کبھی ذائقہ بھی نہیں لیا
نہیں ایسے سٹی میں باہر جا کے لیا ہے نا
تو آپ کو کیسا لگا پیزا مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے پزا
بھی نہیں آتا ہے ایک دو بائک سے آ
بالکل ایسا لگتا ہے کہ ک چ میداپ کو پروسا گیا ہے اس پہ اوپر سے بہترین طریقے سے آپ س جا کر ہ ٹھیک اوکے اللہ حافظ